ہیلو السلام و علیکم
وعلیکم السلام کیس ہیں آپ
جی ہم بڑھیا آپ فرمائے آپ کیسی ہیں
جی بالکل خیریت آپ فرمایں آپ کا ناشتہ ہو گیا
جی ہمارا ناشتہ وغیرہ ہو گیا آپ فرمایں آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
یہ ناشتے ہونے کا تو سمئے کپکہ ختم ہی ہو گیا ہے ہمارا بھی ناشتہ ہو کر ہم بھی بیٹھے ہی ہے اور کھانا بنانے کی تیاری چل رہی ہے
جی اب تو دس بج کے گئے اب تو کھانا وانا کی تیاری کرنی ہی پڑتی ہے اور فرمائے کیسے یاد کیا آج ہمیں
میں نے تو آپ کو اس لیے یاد کیا کہ ہم بتاے ہم پوچھنا چاہتے تھے آپ کس چیز کون سی چیز ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں پبلک کی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں آپ
جی اگر ہمیں آس پاس ہی رہانا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہم پبلک ٹرانسپورٹ سے ہی چلے جائیں اب اس سے کیا ہمارے پیسے بھی بچتے ہیں اور زیادہ سمئے بھی نہیں لگتا ہے ہاں لیکن اگر ہمیں کہیں دور جانا ہوتا ہے تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ اپنا پرائیویٹ ا سے ہی چلے جاے کیونکہ ہمیں ایسا بھی نہ ہو کہ ہم زیادہ دیر لگ رہی ہو
بالکل صحیح کہ رہی ہے ہمب بھی اپنے دیکھا جائے تو ہم ہمارا کالج وغیرہ اتنا دور ہے تو ہم بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا ہی استعمال کرتے ہیں وہ جلدی اچھا بھی رہتا ہے سویدھا والا بھی ہے اور اس میں پیسے بھی کم لگتے تو ہم اسی چیز کا استعمال کرتےآس پاس جانا رہتا ہے تو پھر ہم پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا استعمال کر کے جاتے ہیں تو کافی اچھا ہے یہ سب چیزوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے پبلک وغیرہ کا تاکی جو سرکار بھی بولتی رہتی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرے تاکہ اچھا اس میں کافی اچھا بھی ہے سویدھا وغیرہ اے سی وغیرہ کا بھی ہے اور دیکھا جائے تو اس میں ٹکٹ بھی بہت کم ہے تو آسانی سے پہنچ بھی جاتے ہیں نا تو یہی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں جائے نا تو کافی زیادہ خرچے ہو جاتے ہیں
جی اور دیکھا جائے تو کافی پیسے بچ جاتے ہیں ہے ہلو
ہاں بولیے
ہاں میں کہہ رہی تھی کہ پیسے وغیرہ بھی بچ جاتے ہیں اگر پبلک ٹرانسپو ٹرانسپورٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو
بالکل صحیح فرما رہی ہمارا تو اسی سے آنا جانا لگا رہتا ہے کہ وہ ہمارے کیونکہ ہم روز مرہ دیکھا جائے تو ہمارے وہیں کام رہتا ہے تو ہم وہیں جاتے ہیں تو کافی ہمارے پیسے وغیرہ بھی بچ جاتے اور دور وغیرہ بھی جانا ہو ایسے گاؤں وغیرہ جانا تو ٹرین وغیرہ کا بھی استعمال کرتے وہ بھی کافی اچھا رہتا ہے
ہلو
بولیے ہلو آواز آ رہی ہے ہماری
جی
وہی ہم کہہ رہتے ہیں کہ ہم کو دور وغیرہ جیسے گاؤں وغیرہ جانا رہتا ہے تو ہم ٹرین وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہیں
جی اور دیکھا جائے نا تو اگر ہمیں مطلب پبلک آ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہمارے مطلب آ انوائرمنٹ ہمار پرکرتی پہ بھی اچھا ہی اثر پڑتا ہے
بالکل صحیح کہہ رہے ہے کیونکہ ایسے پردوشن وغیرہ نہیں ہوتا ہے تو کافی ہے
ہم وہ بہت زیادہ
آپکی آواز نہیں آ رہی ہے اچھے سے
آپ پیٹرول یا کچھ جل نہیں رہا اور کتنی کراری ہے تو دیکھا جائے تو نہ کے برابر ہمارے مطلب پردوشن وغیرہ ہوتی ہے اور اس میں کفایتی داموں پہ ہم دور دور تک جا سکتے ہیں
بلکل صحیح ہے یہ تو چیز کیا اور قدرت وغیرہ سے بھی کافی اچھا ہے نا تو ٹریول چیزوں کا استعمال کرتے تو جو جو آ انوائرمنٹ وغیرہ ہے اس میں کافی زیادہ نقصان پڑتا ہے کافی زیادہ کیمی کیمیکل وغیرہ چیزیں آہو نکلتی ہے تو کافی زیادہ ہے نا پیڑ پودوں کو بھی کافی نق نقصان ہوتا تو اسی لیے دیکھا جائے تو پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرو تو زیادہ ہے اچھا ہے
جی تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اب بس اتنا ہے کہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سمے نہیں ہے ہمیں اپنا تھوڑا سمے بچانا ہے اس کی وجہ سے ہم پرائیویٹ استعمال کر لیتے ہیں
بالکل سمے سمے پر آتا ان کا ایک سمے رہتا ہے کہ جو اسی ٹائم پر آتا دیکھا ہاں کبھی کبھی استعمال کرنا اچھا ہے کیونکہ جلدی وغیرہ میں ہے کوئی چیز آ جلدی ہو جاتی تو وہ سب چیزوں کے لیے استعمال کرنا اچھا رہتا ہے ایسے پبلک ٹرانس پورٹ کرو تو وہ بھی بےکار نہیں وہ بھی اچھا اس میں بھی کافی ساری سویدھا وغیرہ یہ بھی رہتی ہے اور وہ بھی کافی تیز وغیرہ بھی چلتی ہے تو اس میں کافی تکلیفیں بھی نہیں ہوتی ہے آ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا اس میں کیا ہوتا ہے کی پیٹرک نے اتنے پولوشن اونچاںی وغیرہ بھی ہوتا ہے کوئی کوئی میں واہنوں میں دیکھا جائے تو اتنی آوازیں آتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کافی تکلیف بھی ہوتی ہے پردوشن پھیلتا ہے اس سےکی یہ سب چیزوں سے دیکھا جائے تو ہمارے انوائرمنٹ کو کافی نقصان پہنچتا ہے
جی وہ تو کتنے الگ الگ پرکار کا پولوشن پھیلاتا ہے ایک ایئر پولوشن ہو گیا پھر نوائز پولوشن ہو گیا اس سے دیکھا جائے تو سی این جی وغیرہ تو اس میں یوز نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے پرکرتی کو
بالکل صحیح کہہ رہی یہ کہیں کہیں میں کس می ڈیزل پیٹرول کا استعمال ہوتا ہے یہ دیکھا جائے کہ یہ سب چیزیں بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے پیٹرول وغیرہ
جی تو بالکل صحیح کہا آپ نے ان سے پیسے بھی بہت زیادہ خرچ ہوتے ہیں ایک عام انسان کے اس کی جگہ اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ یوز کریں گے تو اس میں تو آپ کئی کئی زیادہ گنا تب کے فائدے داموں میں آرام سے جا سکتی ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اب دیکھا جائے تو پر ہے یہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جیسے آگے آگے بڑ رہا ان کا دام وغیرہ بھی بڑت جا رہا ہے پیٹرول وغیرہ کا مہنگائی بڑھتی جاتی یہ تو ان کا دیکھا جائے تو آنے جانے کا بھاؤ بھی کافی بڑھت رہتا ہے تو کافی نقصان ہوتا ہے اپنے آپ پ اس لیے ہم دیکھا جائے تو پبلک ٹرانسپورٹ کا ہی استعمال کرتے ہیں آنے جانے کے لیے کہیں دور بھی جانا ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں وہ کافی آرام دا اور اس سے کسی کو نقصان بھی نہیں ہوتا اور ہم لوگ جلدی پہنچ بھی جاتے ہیں
جی تو بالکل عمدہ کہا آپ نے اور اب دیکھا جائے نا تو ہم لوگ اگر بار بار پرائیویٹ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ وغیرہ یوز کریں گے تو اس سے جیم وغیرہ کا بھی مطلب ٹرافک وغیرہ کا بھی بڑا پرابلم ہو جاتا ہے کہ سب لوگ اپنے پرائیویٹ وہیکل لے کر آ جاتے ہیں تو
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اپ میں بھی دیکھا جاتا ہے کیونکہ برف وغیرہ ہوتی ہے تو وہ جلدی نکل جاتی ہے آٹو وغیرہ کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی ٹرافک وغیرہ میں دیکھا جائے تو سارے ٹرانسپورٹ میں پھنس جاتے تب پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ نکل جاتی ہے اس کا سمے بھی بچ جاتا ہے لوگوں کا
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اور پبلک ٹرانسپورٹ کا دیکھا جائے نا تو ہمیں وہ اچھا بھی لگتا ہے لائک اب سوچا جائے تو ہمیں مطلب تھوڑے سمے کی قیمت رہتی ہے کہ ہماری بس نہ چھوٹ جائے ہماری ٹرین نہ چھوٹ جائے انسان ان ساری چیزوں کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ میں رہتے ہیں مطلب جو استعمال کرتے ہیں وہ سمے سمے پہ اپنا کام کر کے کم کرتے ہیں اور اگر ہم پرائیویٹ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں تو ہم تھوڑے آلسی ہو جاتے ہیں کہ ہماری تو گاڑی ہے ہم لے کے کر چلے جائیں گے اور اس میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سمے سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا زیادہ تیز کر کے چلاتے ہیں اور پھر اس سے ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے
ا سمے سمے پے ہے نکلتی ہے تو لوگ کافی جلدی اپنا کام ختم کر کے جلدی سمے پر اس میں دیکھا جائے تو سمے وغیرہ توہ کافی اہمیت ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ لوگ اپنا کا کام وغیرہ سمے پر کرتے ہیں اور لیٹ وغیرہ ہونے کا بھی ڈر نہیں رہتا ہے پرائیویٹ وغیرہ میں ہوتا ہے کہ لوگ کبھی کبھی بہت زیادہ لیٹ نکلتے ہیں
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اور اب دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں اگر وہی ہم پرائیویٹ اور ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں تو ہمیں ایسا رہتا ہے کہ ہم تو پہنچ جائیں گے اور اس کی وجہ سے بھی کہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جلدی جلد بازی کے چکر میں کہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی اللہ ہی بہتر جانتا لوگ دیکھا جائے تب تو دور دور جانے کے لیے پلین وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہے اس میں بھی کافی زیادہ خطرہ ہو رہا ہے کچھ دنوں کچھ مہینوں پہلے سے بھی کافی کافی زیادہ گھٹانیں تو نیوز وغیرہ میں آتے رہتے کہ یہ پلین کراش ہو گیا یہ ہو گیا اتنے لوگ مر گئے تو کافی ڈر لگتا ہے یہ سب چیزیں بانجنے وغیرہ سے بھی
جی تو بالکل صحیح کہا آپ نے لوگوں کا ڈر دھیرے دھیرے بڑتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے دیکھا جائے تو ہم نے کافی لوگوں کو دیکھ ا جو پرائیویٹ وہیکل یوز کرتے اپنی
یہ دور وغیرہ کسی کو جانا رہتا ہے تو پلین وغیرہ کا استعمال کرتے ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے پھر میں بھی دیکھا جائے تو کافی ڈر وغیرہ سمایا ہوا رہتا ہے ہمارے اندر کہ پتا نہیں کیا ہو جائے گا ٹرین وغیرہ میں بھی خطرہ رہتا ہے اس میں بھی دیکھا جائے اترنا نہیں رہتا ہے جتنا پلین وغیرہ میں رہتا ہے
جی تو بالکل صحیح کہا آپ نے
دیکھا جائے تو جگہ جگہ تو ریچانگ ہے پبلک اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ استعمال کرے اس سے سمئے بھی بچتا ہے ہمارا کام بھی آسان ہو جاتا ہے اور جلدی پہنچ بھی جاتے تو جو چز جس جگہ کو جو استعمال ہو رہا ہے وہ کر رہیے تاکہ اپنا سمے بچے جلدی ہے تو
جی ہمارا سمے بھی بچے اور ہماری جی اور ہمارے پرکرتی کو بھی نقصان نہ پہنچے یہ ساری چیز چیزیں اور یہ ساری ذمہ داری تو ہماری ہے کہ ہم دھیان دے کے ہم آپ اپنے ایک چھوٹے سے مطلب نرنے سے اپنی مطلب پرکرتی میں کیسا اپنا وہ یگدان دے سکتے ہیں
بالکل صحیح پھر مسم سار وغیرہ بھی آ گئی ہے تو پردوشن وغیرہ تو پھیلتا نہیں ب مہنگے بھی آ رہے ہیں بہت زیادہ
جی تو بالکل صحیح کہا آپ نے یہ ساری چیزیں ہم اگر اپنے دھیان سے چلیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی تھوڑی اچھی ہے اور ہمارے آنے والے قوم کے لیے بھی اچھی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ وہیکل کا زیادہ یوز کیا جائے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا زیادہ یوز کیا جائے تو دنوں دن ہمارے گیس ڈیزل بھی تھوڑے کم ہوتے جا رہے ہیں اور پرکرتی کا بھی کئی نقصان پہنچ رہے ہیں اس کی جگہ اگر ہم سی این جی والی گاڑیوں میں جائیں گے سفر کریں گے پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں گے تو ہماری آنے والی قوم کے لیے بھی اچھا ہوگا یہ اس خدا کی بنائی ہوئی پرکرتی بھی اچھی رہے گی
بالکل ٹھیک ہے سرکار بھی کہتے تو ان کی طرف سے دیکھا جائے تو الیکٹرانک بس وغیرہ بھی کافی نکل گئی ہے جس کی وجہ سے دیکھا جائے تو پیٹرول وغیرہ کا ٹینشن ہی ختم ہو گیا ہے اب تو دیکھا جائے چار وغیرہ کرو بھی پودھوشن وغیرہ پھیلتا نہیں ہے کسی کو بھی کسی چیز کا تکلیف نہیں ہوتا کافی آرام دائک ہوتا اچھے سے پہنچ جاتے ہیں
جی تو بالکل صحیح کہا آپ نے چلیے آپ سے بات کر کے بڑی
ہیلو
ہیلو اللہ حافظ
جی خدا حافظ